اسلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو تم
میں بالکل ٹھیک ہو تم بتاؤوں تم کی س ہو
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں کل تم سے باتیں ہوئی تو سوچا آج ک کال کر لوں آج کل کے حالات دیکھ کر دل بڑا پریشان رہتا ہے خصوصا جو ہمارے ملک کی سیاسی صورت حال چل رہی ہے
تم نے بالکل صحیح وقت پر فون کیا میں آج کل ملکی حالات اور حکومت کے فیصلوں کو دیکھ کر کافی فکر مند تھی سیاسی زندگی ہماری روزمرہ کی زندگی پر اس قدر اثر انداز ہو رہی ہے کہ اب اس پر بات کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا
صحیح کہہ رہی ہو تم مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ حکومت چلانا کوئی کھیل بن چکا ہے جو بھی نیا حکمران آتا ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے پر عام انسان کی زندگی میں کوئی ت تبدیلی نہیں آتی سیاستدان صرف اپنے م مفاد کی بات کرتے ہیں اور عوام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں
تمہاری یہ بات میں وسن ہے لیکن اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو سیاست اور ح حکومت کسی بھی معاشرے کا ڈنگ چلانے کے لیے ضروری ہے اگر اچھی سیاست نہ ہو تو نظام بکھر جاتا ہے مسئلہ سیاست کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں اور اپنے فرائض سے غافل ہو رہے ہیں
مگر عام شہری کب تک ان باتوں کا خامیازہ بتائے گا تم خود دیکھو مہنگائی آ آسمان کو چھو رہی ہے تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے جب حکومت ان بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی تو پھر ایسی سیاسی زندگی کا عام لوگ کیا کرے ہم صرف ووٹ دینے کے لیے رہ گئے ہیں
میں تمہاری تکلیف اور غصے کو سمجھ سکتی ہوں یہ غصہ بالکل فضول نہیں ہے مگر سوچو اگر ہم اس سیاسی نظام سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں تو کیا حالت بہتر ہو جائیں گے ووٹ دینا صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ ہماری طاقت ہے اگر ہم اچھے اور ایمانداری سے کام کرنے والے لوگوں کو پہچان کر انہیں آگے نہیں لائیں گے تو برے لوگ ہی حکومت کر تے رہیں گے
تمہاری یہ بات سننے میں اچھی لگتی ہے پر حقیقت اس سے مختلف ہے جب سارا نظام ہی خراب ہو تو ایک عام انسان کس پر بھروسہ کرے ہر پارٹی کا یہی رونا ہے کہ پچھلی حکومت نے سب خراب کیا کوئی بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا ایسے میں امید رکھنا خود کو دھوکا دینے کے برابر ہے
امید پر تو دنیا قائم ہے اگر ہم امید چھوڑ دیں تو معاشرے میں مایوسی پھیل جائے گی جو کہ مزید تباہی کا سبب بنتی ہے حکومت کی غلطیوں پر تنقید کرنا ہمارا حق ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم بے حیثیت شہری اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ہم خود کتنے قانون پسند ہیں
یہ تو تم نے وہی بات کر دی کہ پہلے خود کو بدلو میں مانتی ہوں کہ خود کو بدلنا ضروری ہے لیکن جب تک اوپر کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا نیچے کی تبدیلی سے بڑا اثر نہیں پڑتا اگر ایک ایمانداری سے چلنے والا دکاندار ٹیکس دینا چاہے لیکن نظام میں رشوت خوری ہو تو وہ کب تک اکیلا لڑے گا حکومت کو مثال قائم کرنی چاہیے
بالکل حکومت کی ذمہ داری سب سے پہلے اور سب سے بڑی ہوتی ہے حکمران نظام کے محافظ ہوتے ہیں اگر وہ رشوت اور سفارش کو ختم نہیں کریں گے تو عام آدمی مایوس ہوگا ہی سیاسی زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ وہ عام شہری کے لیے آسانیاں پیدا کریں نہ کہ ان کی مشکلات میں اضافہ کرے
چلو اس بات پر تو ہم دونوں کا اتفاق ہے ہے مگر تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے ملک میں سیاسی زندگی میں اتنا ل کیوں آیا ہے پرانے وقتوں میں سیاستدانوں نے کے درمیان اختلافی رائے ہوتا تھا مگر عزت اور احترام کا دامن نہیں چھوٹا تھا آج کل تو صرف ایک دوسرے پر کیچڑ اٹچھالنا ہی سیاست رہ گئی ہے
اس کی سب سے بڑی وضہ نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہے پہلے زمانے میں سیاست کسی مخصوص سوچنا ذریعے یا عوامی بھلائی کو ٹھیک منصوبے پر ہوتی تھی آج کال سیاست صرف اقتدار حاصل کرنے کی جنجوہر بن چکی ٹھیک ہے جب مقصد صرف کرسی ہو تو پھر اخلاقیات اور اقدار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں
اور اس کرسی کی جنگ میں نقصان صرف ملک کا ہوتا ہے تم دیکھ لو جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے چلتے ہوئے اچھے منصوبوں کو بھی بند کر دیتی ہے صرف اس لیے کہ انہیں پچھلی حکومت کا نام نہ مل سکے یہ ایک ایسی سیاسی زندگی ہے جہاں ملکی مفاد سے زیادہ ذاتی انپ پیاری ہوتی ہے
یہ تم نے بہت اہم نکقطہ اٹھایا ہے اس کو ہم سیاسی عدم استخم کہتے ہیں جب تک منصوبوں میں تسلسل نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا حکومت بدلنے سے ملکی مفاد کے منصوبے نہیں بدلنے چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جامع مل کر ایک عام معاہدہ کرے جسے ملک کی ترقی کا متحق کا منصوبہ کہا جا سکے
ایسا ہونا تو ایک خواب جیسا لگتا ہے ہمارے سیاست دان تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نے کو تیار نہیں ہوتے معاہدات تو دور کی بات ہے ہر کوئی سمجھ ہے کہ صرف وہی سچا ہے اور باقی سب گدار یا چور ہے اس نفرت کے سیاست نے عام عوام کو بھی آپس میں لڑوا دیا ہے دوست دوستوں سے اور رشتے دار رشتے داروں سے لڑ رہے ہیں سیاست کے پیچھے
یہ واقع ایک افسوسناک سلسلہ ہے سیاست کو دل پر نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کو فاہم اور تبدور تدور سے سمجھنا چاہیے عوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سیاست دان اپنا مفاد دے کر ایک دوسرے کے گلے بھی لگ جاتے ہیں مگر عام لوگ ان کے پیچھے اپنی محبت اور رشتے قربان کر دیتے ہیں ہمیں سیاسی پرستش سے بچنا ہوگا
سیاسی پرستش ہی تو اصل برائی ہے جب لوگ کسی کاائید کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں تو فر انہیں اس کی ہر غلط ی بھی صحیح لگنے لگتی ہے حکومت کی ہر ناکامی پر پرتا ڈال ا جاتا ہے اور مخلفیں کی ہر اچھی بات کو برا کہا جاتا ہے جب تک ہم تنقیدی سوچ نہیں اپتائیں گے ہماری سیاسی زندگی ایسی ہی دل دل میں پھنسی رہے گی
تم نے بالکل درست کہا تنقیدی سوچ کی ہی وہ ہتھیار ہے جو حکی حکومت کو بٹکنے سے روکتی ہے جب عوام آن تھی تقلید چھوڑ کر سوال پوچھنا شروع کر دے تو حکومت کو بھی احساس ہوگا کہ انہیں جواب دہ ہونا ہوگا حکومت کوئی شاہی خاندان نہیں ہے بلکہ وہ عوام کے خادم ہوتے ہیں جنہیں ہم نے خود چنا ہوتا ہے
لیکن سوال پوچھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ بھی تو تم اچ اچھی طرح جانتی ہوں سیاسی زندگی میں آزاد رائے پر پابندی لگانا اور سچ بولنے والوں کی آواز کو دبا نہ اب ایک عام رواج بن گیا ہے جب حکومت اپنی کام کمیاں سننے سے انکار کر دے تو پھر بہتری کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے
مگر ہمار ہ مشکلات تو آتی ہے مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آواز دبایا گیا ہے وہ اور زیادہ شدت سے ابھری ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ تنقید کو دشمنی نہ سمجھے بلکہ اس کو اپنی سدھار کا ایک ذریعہ بنا ہے ایک مضبوط اور بے اثر حکومت با اثر حکومت وہی ہوتی ہے جو مختلف کی مخ خالف کی بات کو سنے اور اس پر غور کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو
مگر ہمارے ملک میں تو آئین اور قانون کی حکمرانی ہیں کمزور لگتی ہے جب تک قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا تب تک نہ تو حکم حکومت صحیح طریقے سے چل سکتی ہے اور نہ ہی سیاسی زندگی میں کوئی پایداری آسکتی ہے امیر کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ اس نا انصافی پر تم کیا کہو گی
قانون کی حکمرانی کسی بھی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو عمارت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے سیاسی زندگی میں جب تک عدالتی نظام آزاد اور بلبیڑ نہیں ہوگا تب تک امیر اور غریب کا فرق مٹایا نہیں جا سکتا حکومت کا پہلا فرض انصاف کی تسری ترسیل کو یقینی بنانا ہے
صحیح بات ہے اگر انصاف مل جائے تو آدھے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو جائے لوگ عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک جاتے ہیں مگر فیصلے نہ تک نہیں ہوتے دوسری طرف سیاسی اثروں رسوخ رکھنے والے لوگ سزاؤں سے بچ نکلتے ہیں یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے
یہ سب دیکھ کر مایوسی ضرور ہوتی ہے لیکن ہمیں نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی خود کوشش کرنی ہوگی تعلیم اس سلسلے میں سب سے بڑا ہتھیار ہو سکتی ہے جب ہماری نئی نسل پڑھی لکھی ہوگی اور انہیں اپنے حقوق و فرائض کا علم ہوگا تو وہ اس صداستی نظام کو بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں
تعلیم کی بات تم نے کی پر ہمارا تعلیمی نظام بھی تو سفارش اور رشوت کی ضد میں ہے سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھ لو وہاں نہ تو اساتذہ آتے ہیں اور نہ ہی بنیادی سکونت ہے پرائیویٹ تعلیم اتنی مہنگی ہے کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں جب تعلیم ہی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی تو صورتحال کیسے بدلے گی
یہ تم نے ایک اور تکلیف دہ حقیقت بیان کی ہے تعلیمی نظام میں تبدیلی لائی بغیر ہم کسی بھی سیاسی یا اختصادی تبدیلی کی امید نہیں رکھ سکتے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ بجٹ کا ایک بڑا حصہ تعلیم اور صحت کے لیے مختص کریں جب تک قوم ذہنی طور پر مضبوط نہیں ہوگی تب تک وہ بہتر حکمران نہیں چن سک تی
لیکن حکومت تو اپنا زیادہ ا تر بجٹ ان کاموں پر خرچ کر تی ہے جن سے انہیں فوری طور پر سیاسی فائدہ پہنچے جیسے سڑک کی اور پول بنانا تا کی کہ اگلے الیکشن میں دکھا سکے انسانی ترقی جیسے تعلیم اور صحت پر خرچ کرنے سے نا ناجائز دیر سے آتے ہے اس لیے سیاسی جامع اس طرف تجوع نہیں دیتی
یہ بالکل سچ ہے کہ سڑکیں اور پل ضروری ہے پر انسانی ترقی کے بغیر یہ سب بے فائدہ ہے
آج کی بات گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو امید کرتے ہیں بات اللہ حافظ
ہلو